حلت
ہلو السلام علیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آب ٹھیک ہو
ہاں اچھیے سے آپ ٹھیک ہو
ہ جی سب ٹھیک آ بتائیے گرے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب ٹھیک ہے اور بتائیے کیا وغیرہ پی ویسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں ہاں میں نے چائے لی اپنے پ
ہاں جی ہاں جی کیا نیند س کا بوٹ
میں اٹھی سھے مطلب ن گیارہ بجے
اچھا ٹھیک سی کم
سوئی کل شام
ہ
میں ہجے ل ٹل فٹی سیون
ٹویل فورٹی سیون
جی
ٹھیک ٹھیک
فوراک
میں بھی ایک کچھ ایک بجے
اچھا ٹھیک نہیں نہیں میں آپ کے بعد لگ بھگ نا ٹوئینٹی منٹ ہاں تھرٹی ٹوئینٹی منٹ سے ہوتی ہوگا
ٹھیک
ہاں اوپر سے مجھے یہاں سے بائی کر رہا ہے کال پتہ نہیں اس کو کیا چاہیے
کون سا بھائی
چھوٹا بھائی
ٹھیک
ہاں
اس کو میں نے کل بھی پہنچ سو ڈالے
ہاں
وہاں پی شور آ رہا ہے بیک گراؤنڈ شور
ہاں ہاں بتائیے کیا پائ سو
میں نے بتایا اس میں نے کل بھی پال ڈالے
اچھا آپ کے پاس تھے
نہیں پاپا نے بتایا اس کو پانچ سو ڈالو پاپا کے پینچ سو سے ہاں میرے پاس کون سے پیسے ہیں میں تو غریب ہوں
ہاں جی ہ جی اور بتائیے آپ
بستوا وہ بشو کیوں آ رہا ہے
میں نا یہ چل نہیں کھا رہا ہوں چنا
اچھا وہ کہاں سے لائق
ابنے لائے تھے یہیں کہیں سے
اچھا ٹھیک
ہاں جی
اور یہ کیا بولتا ہے اس کو کون سی چنے سوکھے یا
سو کہ نہ سو کہ
انا مزہ ہے
اچھا
کم تھے یا زیادہ لائے تھے
ا سدہ
چلو تو سناو
بس اور کیا ہی سناؤ آ بتائیے کچھ خاص
کیا
آپ بتائیے کچھ
مجھے لگا مجھے آواز کیوں نہیں آ رہی ہے میں نے اس کی والیوم کم رکھی ہے
میں بھی یہی سوچ رہا تھا آپ کی آواز مجھے کیوں کم آ رہی ہے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک
ہاں جی
آپ کو بس مر بابا نے بولا کہ آپ اوپر جاؤ میرری کب بس کریں وہ ٹاسک کر میں اسی کمرے میں بیٹی ہوں اورٹرس کری
فریانس
ہ ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی
سسے آج کون ہے گھر پہ
آج میری دادی ہے گ پ سےاس
ابھی تو بتایا مجھے بابا نے بولا اوپر چڑو وغیرہ
ہاں ہاں ہاں بابا کو جانا ہے نا نکلنا ہے نا بابا کو
بری
بتاائے نا اس کو بہن کے ساتھ جانا بہن کو بابا کے ساتھ پچانے بور نکلے اا تو نہیں پتا شاید تو نکلے ان
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں م اوپر بتاؤ ایک بار اوبر
جی
آپ اوپر بتاؤ
اوپر
اوپر نہیں ہوتا ہے نا اوپر ہوتا ہے
میں نے بھی تو یہی بتایا اوپر
اوپر
اوپر
ہاں کانی بہت بہت سنا اوپر اوپر
اوپر
او پریاد ہے
ہاں جی
ہاں ا پرڑ نہیں ہوتا ہے
اوکے اوکے سمش
اوپر ہی ہے آج میں بور ہو جاؤں گی اکیلے گھرم
آپ اکیلیے ہو گھر پہ
ہاں
ا
سنا کیا
ہ
ا میں آج کسی فرینڈ کو سنااتی لیکن کہاں آئی کیا آج وہ پھر سے
ہاں اچھا بلاؤ کسی فریڈ کو اسکول فرینڈ کو
کیسے وہ مت آئے گی پھر سے وہ کل بھی آئی تھی نا میری تو ایک ہی فرنڈ ہے میری وہ ہی سب کچھ ہے فرینڈ بیسٹ فرنڈ وہ کل کے آئے ت
اچھا ٹھیک
ہاں آپ نے بلا دیا ٹرائی کر رہی ہوں بلاانے کی پ پت نہیں آئے نہیں نہیں آ کبیلہاتاتیرای
نہ نہ
اچھا ٹھیک
ابھی تو آپ نے بتایا وہ کل بھی آئی آپ کہ آئے گ آج بھی
ارے آج کل میں کوئی بھی نہیں
چلے کوئی بات نہیں
ہ جس کو سوچنا چاہیے اکیلی
اور بتائیے آپ
بس دعا اپنائی
بس بس وعلیکم السلام و بتاتہ
اور غصہ وغیرہ ختم ہو گیا آپ کا
ہاں ہاں گ آپ کا
آ
ہاں ہاں کپ کااں
اچھا ٹھیک اور وہ سرپ دیکھ
ہاں ہاں دیکھے تھے ایک آپ نے شاید ایک ہی سینڈ کیا تھا ہے نا
ایک پتا ہے اس کو کیا ہو گیا وہ نا فیلڈ ہو گیا وہ سینڈ ہی نہیں ہو رہا تھا
لٹب اتنا بڑا تھا گیا
ہاں ہاں لیکن آپ کو پتا ہے اچھا والا سڈ ہوا تھا
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں اچھا والا تو ہوا تھا سینڈ وہاں تو ٹیپ ویب گ ہو گیا
ہاں
وہاں تو ٹیبل وغیرہ گندا ہو گیا
کیوں
اپ نے نہیں دیکھا
ہاں ہاں
گرا نا اسے اس کا پتاہ نہیں کیا تھا واش روم میں آپ کو پتا ہے اصر میں ایک کر رہی تھی صفا ہے
ہاں
وہاں پہ اس پہ گرا کچھ وہ ہوتا ہے نا ہار پہ وہ جیسے واش روم وغیرہ صاف کرتے ہیں
ہاں جی
اور سنائیں
ہلو
اور سنا ہے
بس آپ بتائیے کچھ
بس دعا آپ کی آپ پہل کیوں کیا بتا رہے تھے بوش مرسن کے پاس وہ گر گیا
کال کر رہی ہے جو نہا پرسویا آ تھی
کون تھ آ اچھا اچھا اچھا ڈاؤنٹاؤن والی
ہاں جی ہاں جی
اچھا کیوں
اس کو کچھ ٹریٹمنٹ کرنا تھا ایئر کو
اب تم کرتے ہو ٹریٹمنٹ ہیئر کو
نہیں اس سے بتیا تھا میرے ساتھ آنا
اچھا میں نے تو اتنے ٹائم سے بولا آپ کو میرے ساتھ آنا مجھے لینا تب جب نہیں لیا اس کو کیسے لوگ
وہ الگ مسئلہ ہے گھر والوں کا مسئلہ ہے
گھر والے خود لیں گے کوئی بات نہیں
ہاں جی
اب سمجھ آیا ہوا ہے نا
ہوں
اپ نے لیکن بولا نہیں تب سے
کیا بولتا آج تو بولا میں نے
ہاں ہاں اب د ہی ہوگا پرمیشن کے بغیر کسی کو نہیں جانا ہے
ہاں جی
ج جی ہاں ب میرا فرینڈ وغیرہ ہوتا پھر میں مانتی یا اگر کزن ہوتی
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
جی ج اور ہاں آپ تو میرا مانتے ہو ہے نا
ہاں جی ج ویسے میں مانو آپ کا
کیوں اب میں فون پہ کروتا ہوں کیا
ہاں جی بتائیے
میں بتاؤں گی پھر
ہاں جی بتایا یہ کیوں نہیں
اچھا
ہاں جی میرے کو کیا مسلہ نہ بیرے کوئی سنے گا نا کچھ مسئلہ آپ کوئی ہوگا میں بتا رہا ہوں
مسئلہ آپ کو ہوگا نہ کہ مجھے آگرہ بتاؤں
مجھے کون سا مسئلہ ہوگا
اچ کیکہ وہ پروجیکٹس نا آپ کے گھر والے ہی یوز کرتے
وہ وہ بند ہو گئی نا یار اور ہاں سب کو تو پتا لگنی ہی ہے آئی ڈونٹ کیئر
اچھا یو ڈونٹ کیئر
یا
س ٹھیک ٹھیک
ہاں ہاں
اچھی بات ہے
جی سب کو پتا لگنے ہی ہے
ہاں جی ہاں جی
جی آپ کون سی ہے وہ بات ہے اور ت میرری بیسٹ فرینڈ ہو
ہاں بیسٹس فرینڈ
ہاں
کل کے دی تھا ہلو ہاں کلاد کل کا دن میں نے سونچا ہی نہیں تھا اتنا اچھا ہوگا
کیوں کل گیا تھا
بول نا شل میری فرینڈ آئی تھی آپ کو پت ہمیں کتنا مزہ آ ل تھاا
اچا ٹھیک
ارے آپ سوچو ہی مل ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا
اوکے اوکے
اب ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم
اوکے کوئی بات نہیں کوئی مجھے نہیں سننا ہے یہ بات فرین آیا کیا تھا مجھے مجھے نہیں سنی ہے بات آپ کو کرنی ہے بات
ہاں میں بتا رہی ہوں چیلنج کا چیلنج کا
ہاں تو وہ فرینڈ کو بتایا نا مجھے کو بتا رہی ہو
اچھا
ہاں جی
جی جی
اور بتائیے آپ
بس داں آپ کی ہاں بت ہے
بس گزار رپئے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ ک ص سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب ٹھیک ہے
جی اور بتائیے
بس شکر الگا
ہ ہاں
ہاں بتائیے
اب ہم اس سے بتائیں گے بتائیے میں بتاؤں گی وہ بتائیے وہ سنائے گی
جی جی چلی ہم بعد میں بات کرتے ہیں
پوا کوسائے گی ہے نا
ہ انا اللہ حافظ
چلو اللہ حاظ